ہلو ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں اچاچھ سے
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ
آ
اب ہو گیا آپ کا یہ ٹھیک
ہاں ہاں اب ہو گیا کرا لگاب ہو گیا
آپ مجھے بتاؤ یہ آپ نے کیا کیا پھر اس کا دربار کا
ا دربار کا کیا ہم نے ابھی تو ہمیں وہ ہے نا فورٹینتھ کو ہمیں دربار ہے ہاں ہاں ہاں نہیں وہ س کس چت کا ہے اب در بار نہیں ہے ہمیں تو اسی لیے ہاں ہاں ہاں وہ ہو گئے ہمیں ختم میم نے بولا آپ مت کرو تو اسی لیے سکسٹینتھ کو ہیں
اوکے اب آپ کو یہ اوئرنیس پروگرام ہے سکسٹین کو
ہاں ہاں ہاں وہی کرنا ہے ہ اچھا ٹھیک آب آب آپ لوگ نے کیا کیا
آپ لوگوں کو آپ لوگ بول آپ لوگ کمیونٹی میں ہی کرو گے
نہیں نہیں ہم ادھر ہی کریں گے ہم نے جو یہاں پہ ہے نا امام باڑا تو وہی پہ ہم کریں گے یہ
اوکے ٹھیک ہے وہاں پہ آئیں گے لوگ
جی جی یہاں پہ آئیں گے سب ہم نے انوائٹ کیا ہے سبوں کو
بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ لوگ نہیں آتے ہیں
اچھا اچھا ٹھیک جی جی آپ نے بولا تھا اس دن اب آپ کو کمیونٹی میں ہی کرنا ہے
اب ہمارا کمیونٹی میں پاسبل نہیں ہے لیکن اب ہم کسی ان ٹیوشن میں جائیں گے اب ہم پہلے ہ ہمیں ہائر سیکنڈری جانا تھا ابھی
اچھا اچا ھیک
ہم ہائر سیکنڈری جائیں گے اب دیکھیں گے اگر ہمیں وہاں سے پرمیشن ملا
ہاں
تو ٹھیک اگر نہیں پھر تو ہمیں کمیونٹی میں ہی کرنا پڑے گا
اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم روخسانا میںیم مجھے بھی کال کر رہے تھے ابھی بولا کہ لیٹر کی ضرورت مت ہے تو میں نے بولا نہیں ہم کریں گے ادھر ہی امام باڑی میں آپ آؤ اچھے سے
اچھا ٹھیک سمی دیکھتے ہیں اب اگر ہو گیا کچھ
ہاں اور کیا آپ لوگ کدھر باقب ہے
ٹوونٹی ایٹ کو
اچھا ٹھیک ٹھیک اپ آتے ہیں وہاں پہ گرلز وہاں پہ آتے ہیں دربار میں یا
بہت بہت کم آتی ہیں وہ بھی زبردست پھی
ہمیں بھی ان کو بلانا پڑتا ہے کالس میسج پھر آتی ہے ففٹین سکسٹین سیونٹین تک آتی ہے تو آتی ہے پھر ہوتا ہے در بار
ہمیں تو بس ہمیں تو بس سات آٹھ آتے ہیں وہ بھی کیا زبردستی
ہاں ہاں
آپ کا ہو گیا پھر نرسنگ میں کچھ
ہاں میں کر رہی ہوں جی ایس ایس بی کی تیاری تو پڑھ رہی ہوں اس کے لیے ابھی تو ہے ہمیں اگزام ڈیٹ بھی نکلا ہے تو نائنتھ اگست کو ہے نائنتھ اگست کو ہمیں ایگزام
اچھا آپ لوگوں کو کب ہے اگزام آپ آپ اچھے سے پریپریشن کرنا سو دییٹ کہہ کچھ ہو جائے
ہاں میں ایک سال سے پڑھ رہی ہوں اب تو ایک سال کے بعد
اگر ہو جائے گا کچھ تو اچھی بات ہے
ہاں ہاں پڑھ رہی ہوں میں بس اب ایک تو محنت کرنی ہے دوسری تو قسمت ہونی ہے چاہ نا اس میں لاک ہاں لاک بھی ہونی کیا اس چیز لی اور آپ بولو کیا آپ کیا کرتے ہیں دوج
میں تو بس میں میں تو کوئی کام و نہیں کرتی میں تو بس گھر کا کام کرتی ہوں اور میر یہ ہمارا یہی تھا اوئرنیس پروگرام کے بارے میں اور میرا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا میں دیکھ رہی تھی اس کو ہمارا جی وائ ڈائیورس ہم لوگ دیکھ رہے کہ ڈائیورس تھیٹس کی ان ہو رہی ہے سو ہم نے اسی پ ایک یہ تھا پروجیکٹ ہم وہی کر رہے آپ اسی کا سب مشن ہے شاید کل آج کل کے ڈائم ڈائیورس ریٹس کیوں یہ انکریز ہو رہی ہے موسٹ آف دا جو ہمیں آنسرس ملے وہ یہاں پہ تھے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھے لوگوں کے اور زیادہ جو ڈیجیٹل ہے فون کی وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے
ا ٹھیک ٹھیک ہمیں میں میں نے بھی اس میں بھی جو یہاں پہ ایک اور این جی او آیا اسن فاؤنڈیشن تو وہ وہاں پہ بھی ہمیں اویئرنیس ملتی ہے سییول ڈس کے ڈیفینس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ صرف اس نے دو سیشنس کیے یہاں پہ بس اور کچھ اسکیمز کا بولا تو بھائی چل رہا ہے اب ہمیں بھی یہاں پہ
ہاں اچھا ٹھیک ہے ہم بھی ہم سوچ رہے تھے ہم ہمیں یہیں پہ کرنا تھا یہ پروگرام اوئرنیس پروگرام یہ اپنی کمیونٹی میں ہی کرنا تھا سو دیٹ اپنے لوگوں کو ہی فائدہ
ہاں ہاں ہاں ہم نے بھی یہ یہیں پہ لوگ لوگوں کو انوائٹ کیا جیسے کہ یہاں بھائی مقدم سرپنچ ان کو بول رکھا ہے تو انہوں نے بولا کوئی نہیں آپ آ جاؤ ہاں اور کیا اسے
اصل میں ایک کمیونٹی کے لیے ہی ہوتا ہے
ہاں ہاں
تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے یا باقی چیزیں جانیں یا لوگوں کو اسکیمس کے بارے میں پتہ چلے
جی جی جی
اب یہاں پہ لوگ آنے کے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ لوگ پہلے ہی بولتے ہیں ہم لوگ آپ لوگ کیا دو گے ہمیں کچھ ملے گایا نہیں ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے ہم کیوں آئیں گے آپ کے دربار میں
وہی وہی ہمیں بھی بولنا پڑتا ہے نا کہ وہ جب ان کو بولتے ہیں آپ آؤ بولتے ہیں وہاں پہ کچھ ملے گا ان کو آپ اپنی صحت کی نہیں پڑی ہے کہ کچھ اوئرنیس ملے گی ہاں
اب ہم دیکتے ہیں اگر ہمارا ہائر سیکڈری میں ہو گیا پوسبل ول ا گ اگر نہیں تو پھر تو ہمیں کمیونٹی میں ہی کچھ کرنا پڑے گا پھر تو انہوں نے بولا تھا پھر ہمیں ساری آنگن واڑی کے لیے آفر لڈر دیں گے فریے ان نے کو بولیں گے جو ان کا ہیڈ ہوگا وہ ان کو بولیں گے ایک ان کو یہ دس بیس بیس عورتیں دے دو سو دیٹ ان کا یہ ہو جائے ہمارا پروگرام ہو جائے پھر ساری آنگن واڑی سے اگر دس دس بیس بیس لڑکیاں ہیں ن اورورت آئیں گے
ہاں
تو ہمارا ہو جائے گا اب لیکن آپ دیکھتے ہیں پہلے
تمن بھی بول آنگن واڑی رکرز گوو ہیلپر گو عاشا گوو
آپ لوگ نے ان کو انوائٹ کیا
ہاں میں نے ان کو کالس کی تو انہوں نے بولا ہاں ہم آئیں گے
اچھا ٹھیک یہاں پہ یہ ہے نا یہ ہم پہلے ہم لوگ کو کال کرتے ہیں وہ لوگ تو ہاں ہم لوگ آئیں گے ہم لوگ ریڈی ہے پھر جب پروگرام ہوتا ہے تو نہ تو ایک اور رسیف کرتے ہیں اور نہ ہی میں یہ
یہ ہوتا ہے ان کو
پ ہے
ہاں ہاں پچھلی بار ہمیں یہاں پہ جو میں نے ابھی بولا تھا آپ کو احسام فاؤنڈیشن کے بارے میں جس لڑکی کے ذریعے وہ یہاں سے آئے نا پھر وہ مجھے بولتی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا دربار میں ایسا کچھ وٹ ایور تو مجھے نہیں لگتا وہ ایک تو ایجوکیٹڈ لڑکی تھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کو یہ سب بولنا تھا لیکن پت نہیں ان کی سوچ ہی ایسی ہے
اور کیا؟
چلو اب دیکھ لے کیا ہوگا انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا
انشاء اللہ اچھا ہی ہوگا اب میرا میرا یہ میرا بھی آئی ہوگی وہ اس نے بولا تھا میں گھر سے ابھی نکلی
میرا وہ گھر میں نہیں آئے
ہاں وہ گھر میں ہی ہے ہمیں جانا ہے نا سوپور ابھی
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کو آپ دونوں کو جانا ہے اچھا ٹھیک ٹھیک اپ مجھے مجھے بولو یہ جو ہم اسک ٹرسٹ کے ساتھ ہیں نا اب تو یہ کب ختم ہوگا ہمیں مطلب ان کے اکے ساتھ رہنا کا کرنا بس اگس چ سات
ہاں
اچھا اچھا ٹھیک
پھر میں نے میم کو بولا تھا یہ میم اپا احمد کسی اور پروجیکٹ میں کا یہ کرو
یہی جتییس واللہ
اور کیا اور انسان انگیج انگیج رہ رہتا ہے
جی ہاں میں بھی جب بھی میں نے بھی سوچا تھا کہ میں ائدہ میم کو بولوں گی
میں نے میں نے ان کو بولا تھا اگر کوئی اور اچھا پروجیکٹ ہوگا تو ہمیں بولنا
ہاں ہاں
ہاں اور تھوڑا اور کیا اب میں نے کل ایک اسکول میں ریزیوم بھی ڈالا میں نے سوچا آپ کے میں گھر گھر پہ ہی بیٹھوں گی میں نے اب وہاں پہ ریزیوم بھی ڈالا میں سوچا تو پھر میں وہیں پہ جاؤں گی
اچھا کیا اس نے میں بھی دیکھتی ہوں اب ہاں میں بھی گئی بہت سارے ہاسپٹلس میں لیکن وہاں پہ نا سیلری بہت کم ملتی ہے کہاں بہت سارا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن یہی پانچ ہزار تین ہزار
ہاں یہاں پہ اسکول میں بھی پانچ چھ ہزار دیتے ہیں لیکن وہ اسکول آٹھ دس دیتا ہے شاید میں نے سوچا تھا ا وہ بڑا اسکول ہے یہاں پی میں نے سوچا تھا اب میں ادھر ہی جاؤں گی اگر کچھ ملا تو تو ٹھیک یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر ہاں یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایکسپلور ہوتا ہے یہاں پہ کو کہاں یہ دیتے ہے ایک تو کام کر ایک تو کام کرواتے ہے دن بھر اور پھر دیتے ہیں پانچ چھ ہزار
ہاں اوپر سے ان کی ڈانٹ وغیرہ وہ سب دیکھنا پڑتا ہے اب کیا کری
پرائیویٹ اسکولس میں انسان ایکسپلٹی ہو جاتا ہے س وہ دیٹ مینس اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہا اگر انسان ہمیں ایک سر تھا وہ ہمیں بولتا تھا روز پرائیویٹ اسکول میں کبھی نہیں جانا دیٹ مینس آپ اپنا ٹیلنٹ ویسٹ کر رہے ہو
ہاں ہاں مجھے بھی یہی کزن وہ جو میرا کزن ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہے آج جرمنی میں تو اس نے مجھے یہی بولا کہ آپ ماںت جاؤ پرائیویٹ اسکول میں یہ بہت کام کرواتے ہیں پھر پت نہیں پھر کیا دیتے ہیں تین ہزار چار ہزار
اور کیا میرری ایک کزن بھی تھی وہ تین سال گئی اسکول ان کو تین ہزار دیتے تھے تھرٹی ون ہنڈریڈ دیتے تھے اس کو اب اس کو شاید آج چوتھا سال ہے اب اس کو پانچ ہزار دے رہے ہے
اچھا اچھا ٹھیک یہاں پہ بھی ایک اسکول ہے پیراڈائز اسکول وہ مجھے بول رہے تھے کہ آپ آؤ جب میں نے سنا نا تو وہ دو ہزار دے رہے تھے پھر میں نہیں گئی میں نے بولا اوپر سے وہ بول رہے تھے آپ کانٹریکٹ سائن کرو پھر میں نے بولا نہیں میں نہیں جؤں گی میں تو ایسے میں ٹھیک ہوں
ہاں اور کیا میں نے میں تو آب سے گئی نہیں میں نےز تھا اب میں دیکھی لیکن وور ہو گئی
ہاں گھر بیٹھ کے بور ہی ہوتا ہے انسان
اوپر آپ کو پتا ہی ہے باقی اس وجہ سے میں گھر پہ زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہی ہوں دیٹس وائی
ہاں مجھے پتا ہے آپ نے بھولا تھا اس دن
اب میں تبھی جا رہی ہوں میں نے سوچا یہ گھر پہ میں پاگل ہو جاؤں گی
ہاں اچا کی آ اپ اب اب جانا پاپ کو پتا ہے میں نے نورا میں نے نورا میں ڈالا تھا دس بار ریزوم لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے سفارش جیسے آپ کو پتا ہی ہے صرف ہاں پھر میں وہاں نہیں گئی پھر ایک اور ڈاکٹر تھا وہ پاپا کو کال رہا تھا کال کر رہا تھا کہ بولو اس بولو آؤ میں نے پاپا کو بولا میں جب بھی گئی خالی آتی ہوں وہاں سے میں نہیں جاؤں گی اب ادھر اللہ کی کسم ہاں پھر میں نہیں گئی ادھر
اچھا کیا نہیں یہ لوگ ایک تو دن بھر کام کراتے ہیں اور نائٹ شفٹ بھی رکھتے ہیں اور پھر یہ لوتےتے ہی نہیں ہے کچھ
ہاں اسی لیے میں نے سوچا چلو اب میں جاب کی تیاری کر کہ اس لیے گورمنٹ جاب کے ان شاء اللہ
تو شام کو کال کرتے ہو پھر سے ٹھیک ہے نا
چوکے چوکے چلو اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ